تو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور بتائیے بھائی جانا امی ابو لوگوں کا حال چال کیسا ہے سب خیریت ہے نا
ہاں بھائی جان ہمارے امی ابو جان کا تو خریت ہے آپ اپنا بتائے بھائی جان
ہاں بھائی جان میرے بھی امی ابو جان کا سب خیریت ہے اور بتائیے نا اور خاندان میں سب کوئی مصروف ہے نا سب لوگ خیریت ہے نا
ہاں بھائی سب کچھ خاندان میں مصروف ہے آپ کا بتائیے بھائی جان
ہاں میرا بھی سب کوئی مصروف ہے سب کوئی خیرییت ہے اور بتائیے نا باے جان کھانا وانا ہو گیا آپ کا
ہاں بھائی جان ہمارا تو ہو گیا آپ اپنا بتائیں نا بھائی جان
جی جی بھا ی جن ہم بھی کھا لیے ویسے آپ بھائی جان کھانا ہم کھائے بھائی جان روٹی سبزی سلاد سلاد میں کھیرا تھا مولی تھا گاجر تھا چکندر تھا نیمبو تھا چاٹ مسلہ تھى یہیں سب کائے ہیں بھائی جن ویسے بھائی جان آپ کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان کھانا میں
بھائی جان ہم تو کھائے ہیں بھنڈی روٹی آم اور اوپر سے چکن بھی کھا لیے اور سلاد اور پاپڑ اور یہ کیا بولتے ہیں نا اس میں کا جلجیرا رہتا ہے وہ بھی کھا لے اچار بھی کھا لیے یہ بہت کھائے
جی بہت اچھا کھانا بہت لذیذ کھانا کھائے ہیں تو
بھائی جناب بھی تو بہت لذیز کھا ہے
ویسے بھائی جان آپ کھانا بنا لیتے ہیں
ہاں بھائی جان کھانا تو کھا لیتے ہیں جب کھانا بنا لیتے ہیں اچھا خاصا روٹی بنا لیتے ہیں سبزی بنا لیتے ہیں بھجیا بنا لیتے ہیں اوپر سے کریلا بنا لیتے ہیں اوپر سے یہ کی بولتا ہے نا یہ کیا مرچی کا مرچی بج لیتے ہیں یہ سب بنا لیتے ہیں بائی جان
او اور ا بریانی چکن بریانی متن بریانی بریانی م مچھلی انڈا یہ سب نہیں بناتے ہیں
ہاں بھائی جان مچھلی بنا لیتا ہوں چکن بنا لیتا ہوں مٹن بنا لیتا ہوں اور سو ور جانتے ہیں بھائی جان سور وہ بھی بنا لیتا ہوں اور انڈاج بنا لیتا ہوں
ا و اور بتائیے بھائی جان اور آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے بھائی جان
بھائی جان اچھا چل رہا ہے اور بتائیے نا بھائی جان کون سے کلاس میں ہیں آپ بھائی جان
ہم تو بھائی جان بارہ ہو ککاشا میں ہے ویسے بھائی جان آپ کون سے ککا میں
ا بھائی جانا ہم تو ابھی نویں ککشا میں ہے کون کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے بھائی جان کش
بھائی جان سبجیکٹ میں اچھا لگتا ہے جیو وگان اچھا لگتا ہے رسان بھتک شاستر اچھا لگتا ہے پھر ہند ج اچھا لگتا ہے بھائی جن یہی سب آپ کو ویسے کون سا وسر سب سے اچھا لگتا ہے
بجن میں میرے کو اچھا لیان اچھا لگگیان بول رہے ہیں کہ کیا بھگول اچھا لگتا ہے اور پینٹنگ بھی اچھا لگتا ہے آئیے نا بھائی جانوں کا کوئی مطلب فتے میرے کو اتنا ٹیلنٹ ہے میرے پاس
چلیے بھائی ٹائلینٹ رکھنا اچھی بات ہے ویسے بھائی جان ادھر موسم کیسی ہے بھائی جان ہلو ہلو ہیلو بھائی جان ادھر موسم کیسی ہے بھائی جان ہیلو ہیلو ہیلو ہاں بھائی جان ادھر موسم کیسی ہے
ارے بھائی جان تھوڑا معاف کیجیے گا کیونکہ ہوسپٹ مطلب نیٹ یہ ہے نا
ہاں کوئی بات کوئی بات نہیں بھ جن اور بتائی نہ بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان ا ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
ارے بھائی جان تھوڑا ادھر پہ موسم پتا نہیں دس منٹ پہ کیسے چینج ہو جا رہا ہے آدھے ایک گھنٹے پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مطلب دو دوپہر میں بارش ہوئی تھی اس کے بعد دس پندرہ منٹ ہوئی اس کے بعد گام اگیا میگ کے ساتھ ساتھ ایسا کہیں پتا ہے کیا بھائی جان آپ کے ادھر
ہاں بھائی جان ادھر بھی ویسا ہی ہے بھائی جان یہ سب سپر ا ایلینو کی وجہ سے ہو رہا ہے مہاساگر میں بہت بڑا بینکر گرم ہو گیا بھائی مہاگر کا پانی ہوے جی بارہ بیاکر پرکرتی اپنا تانڈو دکھا رہا ہے بھائی جن کیا کریے گا بھائی جن اور بتائیے نا بھائی جی اور بتائیے نا بھائی جان آپ مطلب آم کا باغوانی لگائے ہیں
ہاں بھائی جان آم کا باغوانی تو میرا ہے ڈڑھ دو دو تین سو پیڑ ہے میرے پاس آئیے نا کبھی بہت اچھا اچھا آم ہے مالدو آم ہے جردہ آم ہے گھلکا آم ہے اور کیا بولتے ہیں نا اس کو ک کلپت آ میں آئیے نا کبھی کھلاتے
ضرور بھائی ج جضور کبھی ضرور آئیں گے بھ جن ویسے بھائی جان آپ کو آم میں سب سے زیادہ پر کون سا آم ہے بھائی جان
بھائی جان میرے کو مالدیو لگتا ہے آئیے گا آپ نے پورا خاندان کو لے کے
ہاں ہاں جی بھائی جان پورا خاندان کو لے کے آئیں گے تو بھ جان آب کا جگہ کہم پڑ جائے گا بھائی جان
ارے بھائی جر نہیں پڑے گا لے کر آئیے ا کو
ہ ضرور ویسے آپ بھی آ سکتے ہیں بھ جن پورے اپنے خاندان کو لے کر میرا میرا ہے بھوانی ہی اس میں پورے خاندان آپ کے ایڈجسٹ
ل لیکن بھائی جان کچھ بھی کہیے لیکن آپ سے بات کرنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی جان
ہاں جی بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان آپ مطلب کہیں گھومنے وومنے کا سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جان
بھائی جان ہم تو سوچے ہیں رشیا جانے کے لیے اور یو ایس ا یوک کینیڈا بنگال بنگال میں تو اف کورس جائیں گے کیونکہ
بھائی جان انگلش کا پریوگ کم کیجیے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان یہ انگلش کا پرریوگ کیے کیا بھائی جان مطلب
جی مطلب وہ تھوڑا سا تھوڑا سا کم کر دیے صا ہی ہے مطلب اور بتائیے نا بھائی جان آپ سپنے میں سب سب جگہ گھوم لیتے ہیں کہ حقیقت میں گھومنے کا سوچ رہے ہیں آپ سپنا میں یو ایس جی کناڈا آسٹریلیا بھوٹان یہ سب سوپنے میں گھومتے ہیں کہ حقیقت میں سوچ رہے بھائی جان گھومنے کا
ارے بھائی جان گھومیں گے سیمنٹ
ہلو
ہیلو
ہاں بھائی جان آپ کا آواز و کا ہے کٹ کٹ کیا رہا ہے بھائی جان
بھائی جان ابھی دیکے ہو مطلب وائی فائی کھلا چوڑ دیا نا تو ہوسپورٹ آیا نا تو میٹک کٹ ہو گیا تو بیگ کٹ جاتا
ہاں اور بھائی جان ایک چھوٹے نا باب ہاں وہ تو مات پوچھیے بھائی جان وہ تو بولتے ہیں کہ ہم سب جگہ گھوم لیے ہیں نی سویزر لینڈ گھوم لیے ہیں تھائی لینڈ گھوم لیے ہیں کناڈا گھوم لیے ہیں لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ ہاکی گھومے ہیں تب بولتے ہیں کتھی بھائی جن چھوٹے ن باب کی نہیں ہم سب سپنا میں گھوم لیے ہیں کیا بتائیے بجن اتنا ہنسی لگ تا مطلب ان کے باتوں سے بھائی جان مت پوچھیے
ارے یہ تو بہت اچھا مذق ہے
جی بتائیے سپنے میں گھوم لیتے ہیں کیا ضروری ہے لوگ اتنا مطلب پیسہ خرچ کر کے جا جی اور بتائیے نا بھ جان آپ کو کھانا میں سب سے لذیذ کون سا کھانا لگتا ہے بھائی جان
میرے کو لذیذ لگتا ہے سب سے زیادہ مطلب ایسے ہر دن سپتاہ میں دو تین بار کھانے والا لذیذ کھانا میرے کو اچھا لگتا ہے چکن چکن روٹی یہی
جی چالیس س ہم کو بھائی جان سب سے ن لذیذ کھانا لگتا ہے بھائی جان چکن بریانی اور پھر اس اس میں کھیرا اور پیاز یہ سب کا سلاد اچھے سے اور پھر اس میں مطلب وہ جو مرچ کا چٹنی نہیں ہوتا ہے وہ ڈال کر اچھے سے کھانا وہ بہت لجیز لگتا
آپ کا بھائی جن م اس کا لگا ہے کہ یہاں کیا
جی بھائی جان لیکن وہ اچار نہیں بھائی جان چٹنی ہوتا ہے نا اس ے ملتا ہے دکان جی جی لیکن ہم کو چٹنی ہے چل جی ضرور ضرور بھائی جن ضرور کھلائیں گے کبھی مصروف ہو کر آئیے ادھر تو کھلائیں گے آپ تو بھائی ج چار دن کا چاندنی ہو گیا ہے بھائی جان کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں تو کیسے کھلا بھائی ج کبھی آئیے کبھی آئیے ہمارے ارے گھر چھوٹے ناں باب کے ساتھ اس دن آئے تھے آپ کے بڑے بھائی جان وشال بھائی جان تو ہم سب بھائی جان لوگ بیٹھا کے ایسے سکھلائے تھے ابھی ائی ہے کبھی مصروف ہو کر
بھائی جن چلے نا کبھی گھومنے میں ہو ت ہاریی
چلیے بھائی جان جب آپ کہیے تب چلیں گے چھوٹے نواب کو لے لیجے گا چلیے
اگر وہ ندی ہوتا ہے وہ نائیں گے دونوں جنا
نہ بھ جان موتیہاری میں تو موتی جھیل ندی ہے تالاب ہے وہ بھی ندی نہیں ہے
ارے بھائی جان اس کو واٹر پر کافھی بولتا ہے نا وہ ہے
اچھا واٹ ٹر پارک آے بلیے نا بائی جان
نہیں بھائی جان کیوںکہ آپ انگلش بول رہے ہیں نا تو آپ گ رہ ہیں اس لی ہم
نہیں یہ بول سکتے ہیں یہ بول سکتے ہیں لیکن بھائی جان ہم جانے والے ہیں چھوٹے نواب کو لے کر باہر سمجے تھوڑا تھوڑا پڑھائی کے سلسلے میں تو ادھر سے آئیں گے تب دھیرج بھائی جان
اچھا کہ نیپال جینے مھے
نہ بھائی جانا ہریانہ جانے والے ہیں ٹکٹ بھی کنفرم ہو چکا ہے میرے پاس آ چکی ہے ٹکٹ تو ان کو ہی لے کر جی بھائی جان تھوڑا پڑھائی وڑائی کے سلسلے میں جا رہے ہیں تو پتا ہے بھائی جان ان کا ایک اور نام ہے کونہو رام نام ہے
ارے اس کا ایکا نام ہے بنٹی
ہاں جی بھائی جان وہ ان کا چھوٹے نا باپ کا نام تو سب بگاڑ کے کے رکھ د ہے
ہ آگ آ نام ٹاڈ ڈھیڑ
ہاں ب بہت نام ہے بھائی جان مت پوچھے رونے لگتے ہیں بھائی جان کیا بات
پہل کا نام پتا ہے نائنھ نائنتھ ایٹھ میں پڑھتا تھا نا تو اس کا نام یہی تھا مطلب یہ بنتی
ہم جانتے ہیں جانتے ہیں بھائی جان چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے ب بہت خوشی ملی ا امی ابو جان کا خیال رکھھیے بھائی جان دھوپ میں باہر مت نکلنے دیجیے گا اچھے سے خیال ہے چلی چلیے
اللہ حافیظ بھائی جان